السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
شنگر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں الحمد
بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا
ہاں کیا بول رہی ہو آپ
بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا فون ہی کر لوں سب خیریت ہے نا وہاں
ہاں واقعی بہت عرصہ بیت گیا ہماری بات ہوئے میں بھی تمہیں یاد کر رہی تھی
بس آج کل زندگانی کے عام معاملات میں بزی رہتی ہوں لیکن آج صبح سے دل تھوڑا اداس تھا ایک عجیب سی بے چینی تھی
کیوں خیریت تو ہے ایسا کیا ہوا جو تمہارا دل اداس ہے مجھے بتا تو شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے
یار کل رات ہمارے محلے میں دو پڑوسیوں کو درمیان زمین کی اک چھوٹے سے حصے پر زوردار جھگڑا ہوا ان کی باتیں اور ان کے چہروں پر موجود نفرت دیکھ کر میں سہمتی ہوئی ہوں نفرت انسان کو کتنا تنا بدل دیتی ہے
او یہ تو واقعی افسوسناک بات ہے نفرت چیز ہی یہ ایسی ہے یہ انسان کے اندر کا سکون سکون کو بالکل تباہ کر دیتی ہے جب یہ دل میں گھر کر کر لیتی ہے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنی آسانی سے کسی کے لیے اپنے دل میں اتنا زہر کیسے بڑ لیتا ہے چوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے رے کہ خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں
اس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ ہم چکے ہیں جب ہمارے اندر سے دوسروں کی خطاوں کو معاف کرنے کی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو وہاں نفرت اپنا
صحیح بات ہے مجھے تو لگتا ہے کہ نفرت ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے اس انسان کو خود جلاتی ہے جو اس آگ کو اپنے دل میں سلگتا ہے دوسرے کو نقصان ہونا ہو اپنا سکون پہلے برباد ہو تا ہے
بالکل سس کرتا ہے وہ ہر وقت دکھ اور غصے کی کیفیت میں رہتا ہے وہ کبھی خوشی کا احساس نہیں کر سکتا کونکہ دوسرے کو نقصان پہنچانے پر لگی رہتی ہیں
لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بعض اوقات حالات انسان کو نفرت کرنے پر مج بور کر دیتی ہے جب کوئی آپ کے ساتھ مسلسل زیادتی کرے تو دل میں نفرت کا آنا فطرتی نہیں ہے
میں تمہاری بات سہتی اور نا انصافی دل کو دو دکھ دکھاتی ہے لیکن ان دکھوں کا جواب نفرت سے دینا خود کو مزید دکھ دینے کے برابر ہم نہیں بن سکتے
تو پھر ایسی صورت میں انسان کیا کرے اگر کوئی آپ کو بار بار چونٹ پہنچائے تو کیا ہم خاموشی سے سب سہتے رہے اور اس کے لیے دل میں محبت رکھے یہ تو بہت مشکل ہے نا
محبت کرنا لازمی نہیں لیکن نفرت سے بچنا ضروری ہے انسان کو چاہیے کہ وہ زیادتی کرنے والے سے فاصلہ اختیار کر لے تو اس کی نفرت کے زہر سے آلودہ نہ ہونے دے الگ ہو جانا نفرت کر نے سے بہتر
فاصلہ اختیار کرنا واقعی ایک آمدنا حال ہے لیکن جب رشتے آمنے سامنے ہو جہاں آپ الگ نہیں ہو سکتے وہاں اس جذبے کو کیسے قابو میں رکھا جائے وہاں تو روز کے آ آمنا سامنا ہوتا ہے
وہاں صرف صبر و درگزر ہی کام آتا ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اسی طرح کر پھر ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا برائی کا جواب اچھا اچھائی سے دینا ہی اصلی طاقت ہے
تمہاری باتیں سن کر دل کو تھوڑا سکون مل رہا ہے لیکن سونچو ہماری آج کل کی معاشرتی زندگی میں نفرت کس قدر عام ہو گئی ہے ہر طرف آگ اور خلا ورضی کا ماحول دکھتا ہے
ہاں یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم المیہ ہے آج فر فرق ڈھونڈتے ہیں رنگ نسل ذات اور دولت کے نام پر نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں
اور سب سے بری بات یہ ہے کہ ہم یہ نفرت اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں بچے جب گھروں میں بڑوں کو ایک دوسرے کے بارے میں برا بولتے دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی بچپن سے ہی زہر آلود ہو جاتے ہیں
بالکل بچوں کے ذہن ایک صاف کاغذ کی طرح ہوتے ہیں ہم جو ان پر لکھیں گے وہ وہی سیکھ یں گے اگر ہم ان کے سنگے تو وہ بڑے ہو کر معاشرے میں صرف نفرت ہی پھیلائیں گے
مجھے لگتا ہے اس نفرت کی ایک بڑی وجہ ہمیں ہمیں اس کے اپنے بارے میں سوچتا ہے اور دوسروں کے حقوق کو بھول جاتا ہے تو نفرت خود ب خود پیدا ہوتی ہے
تم نے نبس پر ہاتھ رکھا ہے خود غرضی اور تکبر یہ دونوں نفرت کہ بہترین دوست ہے جب انسا انر سمجھنے لگتا ہے تو وہ دوسروں کو حقدار حقییر سمجتا ہے اور یہی کا ہے
اور اس تکبر کا ختمہ تبھی ممکن ہے جب ہم آج او آج آجی ا انکساری کو اپنائے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا میں سب انسان برابر ہے کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے سوائے اپنے نیک اعمال کے
لیکن آج کل نیک اعمال کی پرواہ کسے ہے سب دولت اور طاقت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور اور اس دور ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں سے نفرت کرتا ہے اور پیچھے رہ جانے والے آگے نکلنے وا والوں سے
حسد ہاں حسد بھی تو نفرت کی ہی ایک شکل ہے جب ہم کسی کی خوشی یا کامیابی دے کر جاتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے ہم اس کی احساسوں کو برداشت نہیں کر پاتے
کا حسد انسان کے نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکی لکڑی کو کھا جاتا تا ہے کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ لے تو حسر اور نفرت دونوں کا خاتمہ ہو سک تا ہے
کاشی باتیں سب سمجھ پاتے مگر افسوس کہ لوگ نفرت کو اپنی آنا کا مسئلہ بنا لیتے ہے انہیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے معاف کر دیا یا جو گئے تو ان کی ازت کم ہو جائے گی
یہ انا ہیی تو انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بات پر اڑے رہنے میں عزت ہے جبک اصل عزت تو ا درگزر کرنے اور دل کو صاف رکھنے میں ہے
صحیح کہہ رہی ہو مجھے یاد ہے ہماری دادی امی ہمیشہ صحیح کہہ رہی ہو مجھے یہ یاد ہے ہماری دادی امی ہمیشہ کہتی تھی کہ دل کو آئناہ کی طرح صاف رکھو اگر آئینے پر نفرت کی دھول جم جائے تو اس میں اکس صاف نظر نہیں آتا اسی طرح دل پر پٹ نفرت ہو تو انسانیت نظر نہیں آتی ہ
سبحان اللہ کتنی پیاری بات کہی تھی انہوں نے ہوتی ہے تو ہمیں سامنے والے کی ہر اچھائی بھی ب بری برائی لگنے لگ تی ہے ہماری سوچ کا زافیہ ہی ج بتا
ہاں پھر ہم اس شخص کی ہر بات میں کیڑے نکالنے لگتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی بھلائی بھی کرنا چاہے تو ہمیں اس میں کوئی نہ کوئی سازش نظر آتی ہے یہ ذہنی مریض بنانے کی نشانی ہے
اور اس ذہنی م مرض کا علاج صرف اور صرف محبت اور ہمدرد ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنا ہوگا جب تک ہم دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس نفرت کے دل دل سے باہر نہیں نکل سک تے ہیں
لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کیا اس دور میں جہاں ہر طرف افرا تفریح ہے محبت پھیلانا آسان ہے جب آپ کسی سے محبت سے بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی فائدہ چھپا ہے ہوا ہے
یہ بات تمہاری درست ہے کہ لوگ شک کرتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوشش ہی ترک کرتےاگر ہم مخلص ہو کر کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے تو ایک نا ایک دن اس کی دل کی بات ضرور پگھلے گی
تمہاری اس بات سے مجھے ایک پرانا قصہ یاد آیا ہمارے چاچا جان کے درمیان اور ان کے دوست کے درمیان کسی بات پر شدید ناراضگی ہو گئی دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے
پھر کیا ہوا کیا ان کی نفرت ختم ہوئی یا وہ اسی طرح چلتی رہی
خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دفعہ چاچا کے دوست پر بہت بڑا وقت آیا ان کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا جب چاچا کو پتا چلا تو وہ اپنی پرانی نفرت اور ناراضی کو بھول کر سب سے پہلے ہاسپٹل پہنچے
یہ تو بہت ہی اعلی‌ضرف کی بات ہے پھر ان کے دوست کا کیا رویہ تھا
ان کے دوست نے جب چاچا کو مصیبت کے وقت اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ اپنی زیادتیوں پر شرمندہ ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا وہ نفرت جو سالوں سے تھی‌ایک پل میں ختم ہو گئی
ٹھیک ہے چلو تمہارے ساتھ گفتگو اچھی رہی ہے آج اللہ حافظ